ہو
ہیلو
السلام علیکم
و ععلیکم السلام
ہوں بتائیے کہیا آپ کے کھانا
ہاں میں نے تو کھانا کھایا آپ نے کھایا
سب نہیں ابھی نہیں وہ تو گئے ہیں نا لال چوک
اچھا ابن وہ
نہیں ابھی کہاں ہے
نہیں پھر کب کھاؤیے دیر تو ہو جائے گی نا
اب بعد میں کھائیں گے کوئی مسئلہ
وہ تو ٹھیک ہے ویسےپ کا ٹائم ہے دیر سے کھانے کی بس آپ سناؤ
بس ٹھیک آپ باتیں کرتے رہےناا دو منٹ مجھے کام ایسے ہی کال کنڈینو
نہیں نہیں آپ کو کیا کام ہے ابھی میرے وقر پ سب کو کام یاد آتا ہے
ہاں ہلو ہاں میں کار چلایا تھا میرا اسی سے پارسل آیا تھا پارسل پارسل پارسل
اچھا پارسل والا آیا آئی ایزان کی بائک
ارے ہسان کی بائک نہیں مجھے میری پنس آ گئی اس کی بائ نہیں تھی
ہوں
ہاں اس کو ہم نے سح کے لایا چار ہزار میں وہ اسکول جاتے ہیں سائیکل نا چ وہ ہاں ٹائے سائیکل نہیں سیدھے سائیکل چار سو چار ہزار روپے کہاں آتی ہیں اب ہم نے کہ بائک سے بہتر سائیکل ہے کچھ سیکھ جائے گا دھیرے دھیرے
ٹھیک ہے بائک سے اچھی سائیکل رہتی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ابھی تو کچھ ہی ٹائم پہلے لایا تھا جب وہ دو دن کے لیے آیا تھا اپ
چھوٹی لائ تھی نا جس پہ وہ سیکھ جاتا بعد میں
اس کے پاس اس کے پاس گاڑی بھی ہے اس کے پاس وہ سائیکل بھی ہے ٹوائے والی دو ٹوٹ گئی
مطلب چار ہزار میں تو بڑی سائیکل آئے گی نا
وہی تو وہی لائی نا ہم نے بڑی سائیکل
اس کے پاؤ تھوڑے نیچے پائیدل تک جائیں گے
ہ ہاں پہنچ جاتی ہے لمبا ہے ماشاء اللہ پائڈل تک تو پیر جاتے ہے اس کے لمبا ہے ماشاء اللہ
پیدل کو اور ایسے ہی نا پہنچ گئے پیر ہو گیا کام
نہیں پیچھے سے ہم پکڑتے ہیں پھر پائٹ کو تھوڑا بہت
ٹھیک ہے پھر تو بس سیکھ جائے گا آرام سے خیال رکھنا ر سائڈ پہ
ارے روڈ پہ نہیں کامروں میں اس کو آنگن میں اس میں ہی وہ اس کو وہ سواری دیتے ہیں روڈ یہ تو ابھی دروازے سے خود باہر نہیں جاتا ابھی بہت چھوٹا ہے یہ
ٹھیک ہے پھر
پارک میں بھی نہیں لے جاتے ہیں اس کو ہم سائیکل یہ پھر کہاں گاتے گھر میں مانے گا بیٹھنا
اور باقی
بس ٹھیک الحمد للہ آپ سناؤ بس وہاں سے روز بارش ہوتی ہے کیا
نہیں ابھی تھوڑی دھوپ ہے تھوڑی سی زیادہ دھوپ بھی نہیں ہے
مطلب ان دنوں با
ہو سکتی ہے بارش ہو سکتی ہے کیا یہ پتا
ہاں ہاں بارش تو ہوئی تھی
باقی پیچھے ج سے کتے دوڑ رہے اتنی جلد جلد باتیں کون کرتا ہے آرام سے کرو
میں نے کون سی جلد جلدی میں باتیں کی
معلوم جیسے کوئی پیچھے آپ کو ھیٹ رہا ہے زور زور سے چلا رہی ہوں
میں نے نہیں چلایا مجھے لگتا ہے ایئر فون میں کوئی خرابی ہے
نہیں ایئر فون بالکل ٹھیک ہے آواز بالکل کلیئر آ گی ہے بس آپ کا جو موڈ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے
ہاں وہ بات تو صحیح ہے اور سناؤ آپ
بس میں تو ٹھیک ہوں
ہمم بس ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں مجھے صبح طبیعت اتنی خراب آپ کی اسٹامک میں کچھ پروابلم ہو رہی
کیا ہوا تھا
وہ پتا نہیں کچھ ڈرت سا تھا بہت زیادہ تھا پھر دوائی کھائی میں نے
یہ تو بہت سارے سیب ہے
کھانے کو جی چاہتا ہے لیکن کیا ہی کرے
تو کھاؤ نا ان سے بولو
نہیں یہاں تو ہے ہی نہیں کوئی اس گارڈن میں
اچھا ٹھیک اس فونس کے ساتھ اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں یہ ہونا ہاں پرمیشن ہونی چاہیے
بہت شور آ رہا ہے ادھر سے ہیلو ہلو ہیلو کہاں چلی گئی ہیلو
ہاں بولو مجھے نا اس پارسل والے نہیں ٹینشن ہلو ہیلو کین کرتے یہ پارسل والا ہے نا اس کو او ٹی پی دینا ہے بس او ٹی پی دوں گی تو
خری کیم بولا کرو کال جپٹھ ہی ٹائم آپ کے پاس آپ نے بلا کر دو کال ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ تو غل یہ یہ تو غلط بات ہے کہ پر کہہ ائم ہے
اب مجھے یہ متب پتتا تھا کہ پارسل والا کب آئے گا مسئلہ یہی تھا باقی مجھے ٹائم تھا اور وہ میں نے اس کو ماما کو بھیج دیا اس کو بس او ٹی پی دینا تھا ریسیو کرنے کا تو بس یہ بتاؤ مجھے آج کیا سبزی تھی آپ کے پاس کھانے کو
سبزی تھی گوشت آلو انڈے چنڈے
اتنی کیوں کوئی خاص بات تھی جو اتنی سبزیاں بنائی تھی ہاں وہ بات تو صحیح ہے وہ اچھا ہے انڈوں میں پروٹین ہوتا ہے گوشت میں بھی کاربوہائڈریٹس ہوتی ہے میرا مام جسان آ گیا اتنی گڑی دلائی
ہاں گے کیا بازار سے
ہاں ہاں وہ آ گئے اب ہم اس کے بعد کھانا کھائیں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹائم تو پورا ہونے دے
ابھی نہیں مجھے کوئی کھانے کی مت ہ کھانے کی چلتی نہیں ہے اور میں بہت ٹائم سے اس کام کے ساتھ وابستہ ہوں مجھے ٹائم کا پتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس نے اتنی اچھی گڑی لائی ہے واہ لائٹ والی گھڑی لائی ہے اس نے
کتنی ملتاائی
مجھے نہیں پتا لائی ہوگی سو دو سو میں
اچھا
یہ کہاں مانتا ہے یہ تو اسی کے لیے بازار گیا نا
بچے کچھ بھی کچھ بھی مان گے گا
ہاں پلیز کو اصل میں نا کاپ دے بھی لانے پ
کپڑی
کپڑے بھی لا رہے تھھی
نہیں ہے اس کے باس
بہت زیادہ
پھر
اس کو کب بھیی لانا بہت اچھا لگتا ہے نا کیوںٹ سا بچہ ہے
بالکل آپنا ج جے کسی کالج کے روم میں ہو ک بالکل ب
میں ای جی میں نے آج تک اسی کالج کے روم میں کی کام کیا ہے آج تک ال آپ کیا ہے
شاید ادھر کوئی اور بھی ٹسک کرایا گیا ہے
نہ نہ نہ نہ کوئی نہیں ہاں تو یہ تو لوگ تو بھی آ گئے یہی محمد ازان کو بول رہی ہے کپڑے میجرمنٹ کروں گی یہی بولتا ہے کہ میں نے لائٹ والی گڑی لائی اب بعد میں جب سیدھے فون کرو گے تو اس کو پوچھنا کیا لایا ورنا یہ کان کھائے گا
ہمم پوچھوں گا نا کیا لایا میرے لیے کیا لایا
مجھے نہیں پتہ اس اس نے اپ کے لیے کیا لایا میے کو تو با کرتا ہے تو
اور باقی سناؤ
ہاں بس ٹھیک یہ اس کی کپڑے میجرمنٹ
دور آ رہی ہے آپ کی آواز
یہ ایسے گیا تھا نا ایئر فون پیچھے کی اور
مجھے کیسے پتا ایسے گیا تھا
میں نے بولا آپ کیا بولتے ہو اصل میں میں
سمجھو ایسے گیا تھا کیسے گیا تھا تو تو بولنا تھا نا پیچھے گیا تھا ایئر فون مجھے سمجھ آتا تو اپ بول رہے ہو ایسے گیا تھا
نظر نظر کی بات ہے
ہممم
ہمم آپ سناؤ اور سناؤ ابھی کب کرو گے وہ دو آڈر کمپلیٹ
ہو جائیں گے پانچ بجے تک ہو جائیں گے کمپلیٹ
سیدھے
ہمم
اچھا ٹی اس کو میں نے بیڈو بھی لایا اس کو میں نے کچھ اور بھی لایا اب اس کو ماما نے کپڑے لگائے یہ کیسے ہو گیا یہ تو میرا پیالا پیالا بچا ہو گیا
اس نے بولا اس نے بہت ساری چیزیں لائی
اور اور کیا لایا ہے
یہ بولتا ہے اس کو بولو اس کو بولو تو میں آپ کو بولتی ہوں
تو کو بولو میرے لیے کیا
آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لائے
اچھا پھر تو ٹھیک ہے
ہاں اور کیا اور آپ سناؤ
بس آپ سنا میں کیا سناؤں ہاں گھر میں سب بھی ٹھیک ہے الحمد للہ
وہ ماما کا جو پرابلم تھا وہ کچھ ایشو تھا ہیلتھ ایشو وہ ٹھیک ہو گیا
مطلب ہاں تھوڑے بہت تو ہو گئی
اچھا ٹھیک ہے ہمم میری بہن نے خود کے لیے کپڑے لائے ہیں مجھے تو نہیں لانے تھے مجھے ہے
ہمم مجھے پتا ہے تیرے پاس ہے
ہمم اور سناو
بس میں کیا سناؤں
چلیے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا تو ملتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ